اسلام علیکم آدمی
وعلیکم السلام بہت دنوں بعد آپ کا فون آیا ہے ہم دیکھ رہے تھ کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آج کس کا نمبر آیا ہے ہم نمبر
ارے بلی گی تو بھائی ہمیں بھول ہی گئے آپ تو یاد کرتے نہیں یاد کرنے کا کام ہی نہیں ہے آپ کا تو مصروفیات زیادہ ہو گئی ہے آپ کی لائف میں کہاں مصروف رہتے ہو
کہیں نہیں ہم نے کہاں مصروف پنا ہے کئی لوگ یاد ہی نہیں کرتے ہیں اپنے بیگم صاحبہ سہزادیوں کے بیچ میں اتنا بزی ہو چکے ہیں
تبھی تبھی تبھی تبھی تبھی لوگ آپ کو یاد نہیں کرتے یہی سب سے بڑی وجہ ہے
بالکل
کہ آپ انہیں ٹورچر کرتے ہو شاید یا پھر جس چیز سے ان کا مطلب ہے جو چیز مطلب وہ ان کے پاس ہے نہیں ٹورچر کر کر کے سناتے ہو وہ کیا تان وہ دیتے ہ تو مطلب اپنی ہیبٹس اپنی عادت میں سدھار لے تھوڑا
جی جی دوسرے کو اچھا لگے اس برتاؤ سے پیش آئیے نہیں باقی آپ کا برتاؤ لہجہ بہت اچھا ہے بٹ وہ ہوتا نا اپن کچھ ایسا بول دیتے ہیں تاکہ سامنے والا کیا کرے بچارا مجبور ہو جاتا ہے
جی ہم یہی بول رہے تھے آئیے آپ کبھی چکر لگائیے بھابی جان کو لے کر آئے آپ بچوں کو بھی ہماری بھائی جان سے بات ہوئی تھی کہ آپ بچوں کو میں گھمانے نہیں لے گرمی کی چھٹیوں میں یہ بہت غلط کرا آپ نے دیکھیے سال بعد گرمی کی چھٹیاں کہ اگر آپ بچوں کو اب نہیں گھمائیں گے تو کب گھمائیں گے اب بچوں کے اسکول شروع ہو چکے ہیں اب اسکول جائیں گے گھومنے جائیں گے
کن بچوں کی بات کر رہے ہو
بھائی بھابی سے بات ہوئی تھی
کن بچوں کی بات کر رہے ہو آپ
بھابھی کے بچوں کی
اور کس بھابھی کی بات کر رہو ہو
بھابھی تو ایک ہی ہوتی ہے نا آپ کو بتائیے
مطلب کس کی وائف کہہ رہے ہو آپ
آپکو
آپ کس کی وائف کے لیے کہہ رہے ہو ہیلو
بول تو رہے ہیں ہم آپ کو آواز نہیں آرہی ہے
ہیلو آپ کس کی وائف کے لیے کہ رہے ہو یہی پوچ رہا ہوں میں جی بتائیے
جی آپ کی
جی آواز نہیں آ رہی
آپ کی
میری وائف کی بات کر رہے ہو آپ صحیح
جی
تو آپ کو انفارمیشن کے لیے بتا دوں میرا نکاح نہیں ہوا ہے تو اس موضوع پر
آپکی وائف بتارہی تھی میں فون
اس موضوع پر اس بارے میں بات نہ کریں آگے سے تو بہتر رہے گا
ہمیں آپ کی وایف بتا رہی تھی نہ ہم نے
اس اس موضوع پر اگر بات نہ کرے تو بہتر رہے گا
او کے
ہم اور کوئی موضوع لے سکتے ہیں بات کرنے کے لیے
جی اور بتائیے آپ کی طبیعت وغیرہ سب ٹھیک ہے
بس کچھ لوگوں کی دعائیں لگی ہیں گلا بیٹھ گیا ہے
اچھا دهوا ہی لگی ہے نا دهوا سے جو گلا بیٹھتا ہے وہ گلا بیٹھتا نہیں ہے وہ اپن کو دکھتا ہے کہ گلا بیٹھ رہا ہے باقی وہ گلا اتنا صحت مند ہو کر اتنا اچھا نکھرتا ہے کی آپ کی آواز سننے کے لیےلوگ ترس جائیں گے
آب تو چاہتے ہیں نا جو آواز نکل رہی ہے وہ بھی آواز ہماری بند ہو جائے
بالکل بالکل بالکل بالکل بٹ ہمارا جو ہے ہمارا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے دیکھو آواز بیٹھ جاتی ہے بالکل اگر وہ بیٹھ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے گلے میں آواز ہی نہیں رہتی ہے بولنے بولنے کی مطلب والیوم نکلنے کی حماکت ہی نہیں رہتی ہے گلے میں آواز نہیں رہے گی تو ایک یہ نئی شروعات کی نشانی ہے
مجھےکسی نے کہا ہے کہ چائے پتی کا پانی کو اچھی طرح سے اوبال کر ٹھنڈا کر گرارے کرے ٹھیک ہو جائے گی آپ کے ایک دن میں ہم صبح وہی کریں گے
کس نے بولا
اری بھائی جان نے
آپ کس نے
بھائی جان نے
اچھا آپ کے بھائی جان نے بولا ہے
بھائی جان نے ہ
اچھا آپ بھائی جان نے اچھے اچھے ہیں آ پ کے بھائی جان
تائی جان نے تائی تائی جان نے
ا تاآئی تو آئی جان تو آئی جان نے بولا
جی جی جی
ہاں تو اس میں طوا آئے گا طووا
کی اس میں بھی ہم گلا خراب میں بھی جامن کھا رہے ہیں
اسقفر اللہ وہ کہتے ہیں نا مطلب انسان مجبور ہوتا ہے اپنی عادت سے مجبور ہوتا کل تو وہ الٹے سیدھے کام کرتا ہے جو لوگ مجبور ہوتے نا جو لوگ اپنی مہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں وہ الٹے سیدھےکام کرتے ہی رہتے ہیں
اپ یہ مطلب گلے بیٹھے میں جامن نہیں کھانا چاہیے
نئی
کیوں
وہ چیز جس سے آپ کو گلہ کو پریشانی ہو دکت ہو ایک کرکھڑاہٹ ہو یا ہچ کی چاہٹ ہو تو وہ چیز نہیں کرنی چاہیے آپ کو اس وقت
تو ہم نے کھانے ہے چار پانچ بجے
آپ گلے کو آرام دو آپ گلے کو ٹیمپریچر والی چیزیں کھاؤ میںت مطلب پانی کے گغرارے کرو نمک والے پانی سے تو اس سے کیا ہوتا ہے ٹیمپریچر اس کو ملے گا تو جو مطلب کچھ ہوگا آپ کے مطلب سوزن وغیرہ تو وہ کم ہو جائے گا اور باقی آپ کا گلا صاف ہو جائے گا کیونکہ کیونکہ گلے میں آواز نہ نکلنا گلے کی آواز خراب ہونا یہ وہ جانا جاتا ہے اپنے ساؤنڈ باکس میں
دیکھیے جس نے بولیں گے ہم نے کھا لییا چا پچ بچے ہیں آپ جس کو بھی دیں گے وہ کہے گا چار پانچ ہی دیے ہیں پھر وہ غلط بتاے گا
تو اس کو فریج میں ہی رکھ دو جو آئے گا دیکھے گا کھا لے گا آپ یہ مت سمجھو یہ مت سمجھو ہاں اس سے بول دو بھائی چار پانچ ہی دوں گی اب کھانا تو کھانے تو مت کھاؤ اب اس کے چکر میں آپ ڈبل گلا خراب کرو گے واہ ویری نائس
جی
جی کہیے
کیا بتائیے جی گلا تو خراب ہوتا ہی رہے گا جامن بارہ مہینے میں ایک مہینے ہی آتے ہیں
بڑھیا تم جامن کھاؤ آپ لسی پیو مٹکھے کے ساتھ نہیں سوری سوری سوری سوری سوری ہاں وہی وہی وہی آپ لسی پیو چاول کھاؤ پراٹھے کھاؤ لسی کے ساتھ اور ہو سکے تو تو مطلب گھی بھی بڑھیا مار مار کر روٹی میں اس کو مطلب اتنا لکھ کیڈ کر دو کہ روٹی دکھے ہی نہ گھی میں اس طریقے کا اس طریقے کا اس طریقے کا اپ مطلب روٹی کھاؤ گھی سے اور اچھے سے چائے وغیرہ پیو گرم گرم اور پھر لسی پیو پھر چائے پیو پھر لسی پیو دیکھو آپ گلس
نکالیں گی نا آواز
ہاں
خود ہی نکلے گی مری بات جو نکل رہی نا ماری آواز وہ نہی نکلے گی
کیا کہہ رہی ہے آپ کی شہزادی
وہ یہ سڑا جولا کرسی والا
اچھا
ابھی وہاں پہ بیٹھنے گئی
اچھا تو آپ بیٹھ نے آئے
وہ بچوں کا ہے
او اچھا اچھا تو اپ تو بچے ہی ہو آپ بڑے ہو کیا
اپ بڑے ہو
ایک
آواز نہیں اری
کم آ رہی ہے آواز
بات نہیں آپ کم میں گزارا کریں آج
نہی گزارا کرتا ہی نہیں ہوں میں مجھے پسند نہیں ہے نا کم میں گزارا کرنا اس لیے کیا بات ہے آج کل آج کل ساؤنڈ باکس میں کچھ زیادہ ہی دقت آ رہی ہے اپنا ساؤنڈ باکس چینج کروائے ڈی ٹو ایچ کا زمانہ گیا ٹو جی کا زمانہ گیا فائیو جی میں کروائیں جیو ایئر فائبر کے ساتھ اپنے ساؤنڈ باکس میں الیکسا سے کنیکٹ کریں تاکہ الیکسا کو بولتے ہی آپ کا ساؤنڈ باکس اسٹارٹ ہو جائے ہے الیکسا اوپن دے امرجیت کول ساؤنڈ باکس اوپن جی تو آپ کو اوپن ہو جائے گا جی
نہیں نہیں وہ تو وہ تو ہے ہی
بے شک بےشک درست فرمایا آپ نے
اب ہم آپ کا مذاق بنانا ہے
میرا مزاق کیا بناؤ گے آپ
آپ ہماری آواز کا مذاق مت بناے
نہیں نہیں میں آپ کی م مرنا ہے کیا بھی آپ کی آواز کا مذاق بنا کے بہت پیاری اینڈ بیوٹیفل سی آواز ہے آپ کی اس کا مذاق نہیں بناتے ایسے
جی ہاں
ہاں جی اور کچھ میٹھا ویٹھا کھالیتے ہے مٹھائی وغیرہ کولڈرنک وغیرہ پی لیتے ہیں
ج ہوول بھی تو
پیلو اچھی رہتی ہے وہ صحت کے لیے اچھا رہتا ہے وہ اس میں کیا گلا صاف ہو جاتا ہے آپ کا
وہ ہم آئسکریم کھاتے ہے کولڈ ڈرنک نہیں پیتے
اچھا آئسکریم کھالو تو
جی آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے ہم کیا کریں
کیا بول رہی ہو مما مما کیا بول رہی ہو
بول رہی ہے ہمیں ٹی وی لگا کے دیں اس میں یوٹیوب کنیکٹ کرے اور ہمیں کارٹون لگا کے دیں
او اچھا اچھا اچا تو آپ کی شہزادی کی یہ فرمائش ہے
پ ل ن تھا
آپ کی شہزادی کی فرمائش پوری کریے
جی ہماری شہزادی کی یہ فرمائش ہے
اچھی بات نہیں ہوتی شہزادی کی فرمائش کو کاٹنا یا پوری نہ کرنا
میں نہ اب تک کاٹی ہے نہ اپ اپنی پوری نہیں کی پوری کی ہے